عںں ہلو
سب ا کو سر
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ سلمان بھائی کیسے ہیں آپ
الحمد للہ سب خیریت ہے آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں
اللہ کا کرم ہے بھائی جان سب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی طرف سے کیا حال چال ہے
یہاں بھی سب بڑھیا ہے آج صبح میں جنگل کی طرف گیا تھا وہاں کا نظارہ دیکھ کر دل خوش بھی ہوا اور تھوڑا دکھ بھی ہوا
اچھا ایسا کیا دیکھا ہے آپ نےگ
کچھ جگہ تو پیڑ خوب ہرے بھرے دیکھ
ب
تھ لیکن کئی جگہ لوگوں نے لکڑی کاٹنے کے لئے چھوٹے چھوٹے پیڑوں بھی کاٹ دیے ہیں یا دیکھ کر لگا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والی نسلوں کو کیا ملے گا غو
بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں جنگل صرف پیڑوں کا نام نہیں ہے جنگل سے ہی بارش ہوا جانور پکشی اور کھیتی سب جڑے ہوئے
جی ہاں ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ پیڑ لگانا اور ان کی حفاظت کرنا نیک کام ہے اگر ہر انسان سال میں دو چار پودے بھی لگائےیں اور ان کے کی دیکھ بھال کرے تو گاؤں کا ماحول ہی بدل جائے گا
بالکل ہمارے گاؤں کے پاس جو چھوٹا جنگل ہے وہاں پہلے بہت مور توتے اور دوسری پک سے دکھائی دیتے تھے اب ان کی سنکھیا کافی کم ہو گئی ہے
ہاں کیونکہ ان کا گھر کی گھر ہی ختم ہو جاتا ہے جب پیڑ کٹیں گے تو بیچارے پرندے کہاں رہیں گے
صحیح فرمایا آپ نے مجھے لگتا ہے کہ گاؤں کے نوجوانوں کو مل کر جنگل کی رکھوالی کرنی چاہیے
یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا اگر مہینے میں ایک دن سب لوگ مل کر جنگل کی صفائی کریں پودے لگائےیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بنا ضرورت پیڑ مت کاٹو تو کافی فرق پڑے گا
اور اسکول کے بچے کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے بچپن سے اگر انہیں پیڑوں کی اہمیت سمجھائی جائے تو بڑے ہو کر بھی وہاں پراکرتی کا خیال رکھو گا
جی جی بالکل بالکل بچے جلدی سیکھتے ہیں اگر ہر بچہ ایک پودے کی ذمہ داری لے لے تو پورا گاؤں ہرا بھرا ہو جائے گا
سلمان بھائی ایک اور بات ہے جنگل میں لوگ پلاسٹک کوڑا بھی پھینک دیتے ہیں اس سے جانوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے
ہاں یہ بہت غلط عادت ہے ہمیں گاؤں کی مسجد اسکول اور پنچایت میں بھی اس بارے میں لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے
بالکل جب لوگ مل کر کام کریں گے تبھی بدلاؤ آئے گا
ہاں اور گاؤں کی بلائی بھی اسی میں ہے اگر جنگل سرکچت رہے گا تو پانی کا استر بھی ٹھیک رہے گا کھیت میں نمی رہے گی اور فصل اچھا ہوگی
صیح کہا ہمارے کسان بھائیوں کا سب سے بڑا سہارا بھی تو پرکرتی ہی ہے
جی جی اس لیے جنگل کی رکھا کرنا مطلب گاؤں اپنے کھیت تو اور اپنے بچوں کے بوشیہ کی رکچا کرنا ہے
واہ سلمان بھائی آپ نے دل کی بات کہا دی سچ میں اگر ہر انسان سمجھ جائے تو ہمارا گاؤں مثال بن سکتا ہے
انشاء اللہ کوشش کرنے والوں کو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے ہمیں شروعات تو اپنے آپ سے کرنی چاہیے
بالکل پہلے ہم دونوں مل کر آگے جمعہ کے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں سے اس بارے میں بات کریں گے
بہت اچھا مشورہ ہے پھر سب مل کر پودا روپن کی تاریخ بھی طے کریں گے
ہاں سلمان بھائی اگر پہلے سے ہی سب کچھ تاریخ بتا دی جائے تو زیادہ لوگ شامل ہوں گے نوجوان بھی آئیں گے اور بزرگ کا بھی ساتھ ملے گا
بالکل بالکل میرا تو خیال ہے کہ سب سے پہلے گاؤں کے امام صاحب مکھیا جی اور اسکول کے ماسٹر صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے جب بڑے لوگ آگے رہیں گے تو باقی لوگ بھی آسانی سے جڑ جائیں گے
جی صحیح فرمایا آپ ہے اور بچے کے لیے بھی چھوٹا سا کاریہکم رکھا جا سکتا ہے انہیں بتایا جائے کہ پیڑ کتنی آکسیجن دیتا ہے اور پریاورن کو کیسے بچاتا ہے
ہاں اور ہر بچے کو ایک پودا دے کر کہا جائے کہ اس کی دیکھ بھال اپنی ذم داری سمجھ کر کریں اس سے ان میں ذمہ داری کی بھانا بھی آگ آئے گی
سلمان بھائی ہمارے گاؤں کے پاس جو سکھا تالاب ہے اگر اس کے کنارے بھی پڑ لگا دیے لگا دیا جائے تو کچھ سال بعد وہ جگہ بہت خوبصورت ہو جائے گا
بالکل بالکل برسات کا پانی بھی رکے گا اور مٹی کا کٹاؤ بھی کم ہوگا کھیتوں کو بھی فائدہ ملے گا
آج کل لوگ جلدی فائدہ چاہتے ہیں اسی لیے پڑ کاٹ دیتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ایک پیڑ بڑا ہونے میں کتنا خیال لگتا ہے
یہی تو افسوس کی بات ہے پیڑ کاٹنا آسان ہے لیکن لیکن اسے بڑا کرنے میں محنت صبر اور سمے لگتا ہے
ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کسی مجبوری میں ایک پیڑ کاٹنا پڑے تو اس کی جگہ کم سے کم پانچ نئے پودے ضرور لگوائے جائ
بالکل بالکل اس سے پرکرتی کا سنتلن بنا رہے گا
سلمان بھائی گاؤں کی بھلائی صرف جنگل بچانے سے ہی نہیں ہوگی ہمیں صفائی پر بھی دھیان دینا ہوگا
جی ہاں اگر گلیاں صاف رہیں گی نالیاں صاف رہیں گی اور پورا صحیح جگہ ڈالا جائے تو بیماریاں بھی کم ہوں گی
اور اگر محلے کے لوگ مہینے میں ایک دن صفائی ابھیان چلا دے تو پا گاؤ جگہ کو تھے ن
بالکل بالکل اس میں کسی ایک انسان کا نہیں پورے گاؤں کا فائدہ ہے
ایک اور بات گاؤں میں جو خالی زمین پڑی ہے وہاں پھلدار پیڑ لگائے جا سکتے ہیں جیسے آم امرود جامن اور نم
بہت اچھا سھاؤ ہے اس سے آنے والے سمے میں گاؤں کے لوگوں کو پھل بھی ملیں گے اور ہریالی بھی بڑھے گا
اور پکشیوں کو بھی رہنے کی جگہ ملے گی صبح ان کی آواز سن کر کے اتنا اچھا لگتا ہے
سچ کہا آپ نے پہلے فرض کی نماز کے بعد چاروں طرف سیڑیوں کی چہچاہٹ سنائی دیتی تھی اب پہلے جیسی بات کم رہ گئی ہے
اگر ہم سب مل کر محنت کریں تو ان شاء اللہ پھر وہی ہریالی لوٹ سکتی
انشاء اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ گاؤں کے یواؤں کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی جائے ہر ہفتے جنگل جا کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا
بہت اچھا رہے گا اگر کہیں آگ لگنے کا خطرہ ہو یا کوئی اوھ کٹائی کر رہا ہو تو سمئے رہتے سب کو جانکاری مل سکتی مل جائے گی
جی جی اور لوگوں سے پیار اور سمجھداری سے بات کرنی چاہیے جھگڑا کرنے سے نہیں سمجھانے سے زیادہ اثر ہوتا ہے
بالکل جب لوگ سمجھے ہے کہ جنگل بچ رہا اپنے بچوں کا بوشیہ سے بچانا ہے تب خود آ آگے آے
اور گاؤں میں بھائی چارہ بھی مضبوط ہوگا جب سب ایک نیک کام کے لیے ساتھ آتے ہیں تو آپ سے محبت بھی بڑھتی ہے
صحیح کہااں سل اللہائی گاؤں کے ترقی کا واثہ مل جل کر کام کرنے سے ہی نکلتا ہے
انشاء اللہ اس بار پودا روپن کا کام شروع کریں گے اور اس کے بعد پورے گاؤں میں جاگروکتا ابھیان بھی چلائیں گے
بول انشاء اللہ اللمان بھائی اگر شروعات اچھی ہو جائے تو لوگ خود بخود جرتے چرے جائیں گے بس نیت صاف ہونی چاہا
بالکل بالکل کوثر بھائی جان میں سوچ رہا تھا کہ پودا روپن کے بعد ہر پودے پر اس کا نام بھی لکھ دیا جائے جس نے اسے لگایا ہے اس سے ہر کوئی اپنے پودے کی دیکھ بھال کرے گا
واہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہےا جذمہ داری بھی محسوس ہوگی ہے اور لوگ سم سمے پر اسے اتنا بھی جاہی ہے
اور اگر کسی پودے کو پانی کی ضرورت ہو تو گاؤں کے بچے بھی مل کر پانی دے سکتے ہیں
جی ہاں اس سے بچے میں محنت اور ذمہ داری کی عادت بھی آئے گئی اور سمجھ گے پیڑ لگانا جتنا ضروری ہے اس کی دیکھ بھال اس سے بھی زیادہ ضروری ہے
ہمارے گاؤں کے کچھ بزرگوں کو جنگل کی پرانی باتیں اچھی طرح یاد ہے ان سے بھی سننا چاہیے کہ پہلے جنگل کیسا تھا
بالکل میرے ابا بتاتے ہیں کہ پہلے جنگل اتنا گھناا تھا کہ گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور لوگ وہاں بیٹھ کر آرام کرتے تھے اور جانور بھی آرام سے رہتے تھے
آج اگر ہم سب مل کر محنت کریں تو آنے والے سالوں میں پھر سے وہی ہریالی لوٹ سکتی ہے
انشاء اللہ لیکن اس کے لیے صرف باتیں نہیں کون بھی کرنا ہو
بالکل بالکل میں اگلے اتوار کو کچھ دوستوں کو لے کر جنگل کی طرف جاؤں گا وہاں صفائی کریں گے اور جہاں ضرورت ہوگی پودے لگانے کی جگہ بھی دیکھیں گے
میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا پھاوڑا پانی کی بالٹی اور جو بھی سامان لگے گا لے کر آؤں آ جاؤں گا
اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلا دیں اگر ہر آدمی تھوڑا تھوڑا سہیوگ کرے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا
سلمان بھائی گاؤں کی بھلائی کے لیے ہمیں پانی بچانے پر بھی دھیان دینا چاہیے کئی لوگ کھلا چھوڑ دیتے ہیں
صحیح کہا آپ نے پانی کی ایک ایک بوند کی قیمت سمجھنی ہوگی اگر پانی رہے گا تو پیڑ بھی رہیں گے اور کھیتی بھی اچھی ہوگی
اور اگر کھیتی اچھی ہوگی تو گاؤں کے لوگوں کو آمدنی بھی بڑھے گی پھر لوگ شہر جانے کے بجہ اپنے گاں میںات کریں گے
جی بالکل گاؤں کی ترقی کا مطلب صرف سڑک اور عمارتیں نہیں ہیں اچھی کھیتی صاف ماحول مضبوط بھائی چارہ اور سرکت جنگل بھی اتنے ہی ضروری ہے
میں چاہتا ہوں کہ ہر مہینے گاؤں میں ایک بیٹھک ہو جس میں صفائی پودا پل پانی کی بچت اور بچوں کی پڑھائی جیسے مدعے پر بات ہو
بہت اچھا سجھاؤ ہے اس سے ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا اور مل کر فیصلے لیے جائیں گے
اور جو لوگ اچھا کام کریں جیسے سب سے زیادہ پودے لگائے یا گاؤں کی صفائی میں محنت کرے تو ان کی سب کے سامنے تاریف بھی ہونی چاہیے
بالکل بالکل اس سے دوسرے لوگ کو بھی پریرنا ملے گی کہ وہ بھی اچھے کام کریں
سلمان بھائی مجھے خوشی ہے کہ آج ہم نے اتنی اچھی باتیں کی امید ہے کہ ان شاء اللہ ان بات کو صرف بات چیت تک نہیں رکھوں گا بلکہ عمل بھی کریں گے
ان شاء اللہ یہی کوشش رہے گی اللہ تعالی ہمیں اپنے گاؤں جنگل اور سماج کی خدمت کرنے کی توفی کا عطا فرمائے
عمین عمین اور اللہ ہمارے گاؤں میں محبت امن خوشحالی اور ہریالی ہمیشہ قائم رہکھتی ہے
امین یاربول عالمین اچھا کوثر میاں اب میں گھر پہنچنے والا ہوں کل صبح ملتے ہیں پھر آگے کی تیاری شروع کریں گے
ج ج
ہیلو ہلو
ہلو
ہاں ہاں آ رہی ہے آواز تو بول رہے ہیں کہ اب کل باتیں اور کریں گے اب چلتے ہیں
ان شاء اللہ ان شاءلہ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
جی جی
ج